السلام
وعلیکم السلام
اور کیسے حال کیا حال چال سب کہہ رہی ہے
سے اللہ کی مہربانی ہے
آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے
حواز نہیں آ رہ ہاں ہاں ت جو ہے وپ بے آو رہی ہیں ہلو
ہاں جی اور سب بتائے سب بڑھیا
ہاں ہاں سب
ہاں جی ہاں جی سب بڑی سب خیریت سے اللہ کا شکریہ
ہاں جی ہاں جی آپ سنائیے کیا چل رہا ہے
بس کچھ نہیں بچوں کی چ ہاں باپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں بس انیں وں میں لگے رہتے ہیں کہ بچے کب اور کیسے فری ہوں گے سارے دن ان کے ن تو صبح اٹھنے کا ٹائم مینشن ہے
ھم یہ بات سی آپتی
ہاں بچے بالکل بھی نہیں سنتے ہیں ہ ان اپنے اپنی منمانی میں لگے رہتے ہیں اور وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پییرنٹس کیا کہہ رہے ہیں اور چھٹیوں کا سمے ایسا چالو ہوا ہے اللہ خیر کرے چوبیس گھنٹے ان کو اپنی من مرضی کرنی ہوتی ہے اپنی من مرضی کا کھانا کھانا ہوتا ہے
اگ نے نہیں پتا نا کہ گرمی میں کتنا مشکل ہوتا ہے کھا بول نا
کھانا انہیں کھانے کا تو ہے ہی نہیں انہیں تو یہ ہے کہ آج کل چل تو یہ ایسا سوشل میڈیا کا زمانہ چل پڑا ہے کہ باہر سے نا سارا کا سارا کھانا آڈر کرو توون کا
ہاں پیزا بر کا بڑا شوق ہے اور جب دیکو اچھا م مت بناؤ آپ پیزا آرڈر کر دو یہ کر دو بس ایرت
ہاں بچے نا اس اہمیت کو بھول ہی چکے ہیں کہ ہمارے کو اللہ نے کتنا اچھا اچھا کھا بخشا ہے ہمیں کتنا اچھا اچھا کھانے کے لیے ملتا ہے ٹھیکر سے نا تھوڑا سا شور آ رہا ہے
ہاں یہاں پ ہاں یہاں پہ تھوڑا سا کام نہیں نہیں نہیں کام چل رہا ہے تھوڑا سا یہی تھا کہ چٹی کا ٹائم ہے تو تھوڑا سھر مٹ سز کا کام چل رہا ہے ہ
عید ہے تو عید کی وجہ سے سارے کے سارے رشتے
ہاں عید کی وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان ہمیں بھی یہ تھا کہ ہو جائے گا فش ہو جائے گا لیکن ابھی تھوڑا بچا ہے لیکن تہوار ہے کیونکہ اب کرنا تو ہے ہی ہے
ہاں یہ تو ہے نہیں بچوں کے ساتھ اور یہ بھی بہت مشکلیں ہو جاتی ہیں یہ جنریشن ایسی ہے کیونکہ یہ کہ یہ نا اپنی ہیلتھ کے ساتھ ہی کھلواڑ کر رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی نے اتنا اچھا ہمیں شریر دیا ہے اتنا اچھا ہمیں زندگی دی ہے اس کو اچھے سے ہم کھائے اچھا کھانا کھائائے اچھے کام کریں دین دنیا کا دھیان رکھ یہ ان چیزوں کو چھوڑ کے صبح اٹھنا لیٹ سارے کام لیٹ کرنا نہانا لیٹ صبح کوئی نماز نہیں کرنا کوئی نظم ا د نہیں وہ نہیں کرنی کسی دین دنیا میں کوئی کام نہیں کرنا بس سونا اور موبائل فون
موبائل فون اس لیے تو میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں بہت مطلب کہ بولتے رہو اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اس بسم اللہ کر لو یا نواز پڑھ لو یا پھر کچھ کر لو نہیں کوئی یہ بات ہو عبادت نہیں کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس فون دیکھنا ہے فل ٹائم ٹی و دیکھ نہیں بس یہی سب کرنا ہے
پر اس وقت جو ہے نا ہمارے والدان کی اتنی وہ نہیں تھی پریشانی کہ ہمیں اچھا کھانا کھلانا ہے ہمارے لیے تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے ان کے ساتھ کم سے کم یہ کہ ہمیں جو ہم جو بھی کھاتے تھ وہ ہمارے شریر کو لگتا تا تھا کہ ہمارے یہاں ہر رگ کو لگتا تھا ہمارے سمے کی لڑکیاں دیکھو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی کتنی بڑی بڑی اچھی نکل آتی تھی اونچی لمبی جبان لڑکیاں لگ
ہاں دیکھو بچوں کی ہاں
کالج کی لڑکیوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ چرچا سات
ہاں ہائٹ بھی کم ہیلھ بھی کم وہ لگتا بھی نہیں ہے ایسے کہ بھیا گریجویشن کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں
ہاں یہ سارا یہ سارا کھانے کا پڑ رہا ہے کہ فاسٹ فوڈ اور ہینڈ ہوم میڈ فوڈ جو ہے نا ان میں بہت فرق پڑ گیا ہے بچے بھاگ رہے ہیں کہ جو جلدی مل جائے فاسٹ فڈ ہے اس کا ٹیسٹ اس کا اٹریکشن بچوں کو بڑا وہ اس چیز کو اٹریکٹ کر رہا ہے
ہوں گھر میں کھانا نہیں کھانا ہے گھر میں کتنا بھی اچھا پکا لو انہیں نہیں پسند آئے گا لیکن باہر وہی بریانی گھر میں بنے گی نہیں کائیں گے وہی بریانی باہر بنے گی تو کڑے ہو گ وہ کھ
ہاں وہ خوب کھائیں گے وہ آج کل تو نئے ٹرینڈ چل چکے ہیں کہ وہ باہر سے وہ نئے نئے طریقے کے کھانے دیکھ دکھ لیتے ہیں اس میں وہ کھنچتا ہوا چیز دیکھ لیں گے کہ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں اس میں مسالے یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں گھر کا کانا ان
نہیں میں تو اس چکر میں گھر میں پیزا وغیرہ بھی خوب بنایا لیکن گھر میں وہ والا انہیں مزہ آتا ہی نہیں ہے انہیں باہر کا ہی پکا اچھا
انہیں وہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں نا گھر کے اندر وہ ساری پریشانی ہے وہ ماں باپ کے ہو رہے ہیں ہاں وہ وہ ماں باپ کے ہو رہے ہیں ان کو اتنا نہیں ہے کہ دین دنیا میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ابو کتنی محنت کرتے ہیں اس پیسے کو کمانے کے لیے کم سے کم ہم ان چیزوں کی ب تو کریں پر میں نے اس کا ایک الٹرنیٹو یہ نکالا تھا کہ جب بچے ہمارے گھر میں نہیں کھا رہے تھے کہ تو میں نے تو کچھ دالوں کو پیس کے ان کو اچھے سے فرمنٹیڈ کر کے کہ اس کی اڈلی وغیرہ بنائی ہاں ہاں اس کو تھوڑا وہ بہت مطلب بچوں کے لیے ہیلدی اتنا ہو جاتا ہے فرمنٹیڈ ہو جاتا ہے اور اسپراؤٹس بنا دیے تھے بچے چ کے لیے گھر میں کہ بچوں کو ب آج کل بچے ن میٹ کی طرف اتنا بھاگ رہے ہیں کہ انہیں میٹھا بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے شیر خورما اور یہ کیا کہتے ہیں میٹھی سوئیاں تو کھائیں گے نہیں لیکن میٹھے میٹھے میں باہر کا جتنا ملتا ہے وہ چیزیں سے کھا لیں گے کیک پیسٹ ٹری اور کیا بولتے ہیں پین کے ان چیزوں میں زیادہ اٹریکٹ
میں نے تو کالے والے چنی نا ایسا ہوتا تھا میرا بیٹا نہیں کھاتا تھا مجے یہ تھا کہ بوائل کر کے کھؤ تو میں نے کیا کرا بھگو کے پیس کے اس کا چیلا ٹائپ بنایا تو وہ کھا لیا اسے بتایا ن کی سنی کا
پر میرا تو میں نے پیس کے وہ چیلا بنایا تھا تو میرا وہ چپک ہی نہیں رہا تھا
نہیں نہیں بن جاتا ہے اس میں تھوڑا سا تمہیں سوجی وغیرہ کچھ ڈال لو گے نا تو اس سے بن جائے گا تھوڑا اس کو ہاں بائنڈ کرنے کے لیےچھ ڈالنا پڑے گا ہاں بائنڈ کرنے کے لیے کھ ڈالنا پڑے گا ویسے چنے کے کب آٹھ ہوتا ہے بن جاتا ہے اگر نہیں را ہو ایکا چمچ میں چینی وغہ ڈال دو بن جات بچی نہیں کر رہی سوجی
اچھا ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بھی کیا تھا کہ باہر جا کے نا میرا لڑکا کیا کرتا تھا کیلے اکھانا شروع کر دیے اس وہ باہر ملتے تھے مونگ کی دال کے چیلے وغیرہ تو میں نے مونگی دال کے ایک دن بنا دیے دو دن بنا دییا اب بچہ ایک چیز سے بور نہ ہو میں نے چنے بھی گوئے پر میرے چنے کے چیلے نا بن نہیں پائے ڈھنگ سے
نہیں نہیں بن جاتے ہیں میں نے تو ٹرائی کرا کیونکہ میرے بیے دو دن تو وہ چنے بھیگے پڑے وہ کائےے کوی نہیں ہے میں نے کہا اس کاچ کرنا بڑے نے د کےاتھ اسے مکس کر کے پیسہ اور تھوڑی دیر رکھ کے شام کو اس کا اس کو بتیا نہیں چل خالی اس میں ویجیٹیبلس وغیرہ سب ڈال ہاں ہاں سبزی وغیرہ سب ڈالتی ہے اس میں ہ
اچھا نہیں نہیں بہت بڑھیا گ ہم لوگوں کو ہی بچوں کی ہیلتھ کا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ بچوں کو تو کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے انشاء اللہ سے کم سے کم ہمیں یہ تو ہے کہ بچوں کے کھانے کا ہم لوگ دھیان رکھ رہے ہیں ہمارے والدان کو ان چیزوں کا دھیان رکھ
نہیں نہیں ہم اسکول وہی لے کے جاتے تھے زیادہ تر
اچار اور پراٹھے سے ہماری ہیھ انہیں دنیا بھر کی چیزیں دیتے ہیں فروٹس الگ رکھیں گے میٹھا الگ رکھیں گے بریڈ رکھیں گے پراٹھا الگ رکھیں گے نوڈلس الگ رکھیں گے کہ اتنا کھانا بچے کو بنا کے ہیں ہمارے تو میرے شوہر تو کہتے ہیں اتنی محنت تو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں
وہی تو ہمارے تو شوہروی ایسے ہیں ٹفن لے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے ہاں جی ہاں اچھا تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں میں بولوں کچھ بھی اچھا سا بناؤں گی تو اس میں ڈبل ایک فن میں اور ڈال دینا ہاں کلا نکلے نک جاؤے کہہ رہے ہاں کوئی ہوگا دن اچھا نہیں لگتا
ہاں نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے میرے بھی شوہر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کئی بار وہ مجھے کہتے ہیں مجھے باہر کا تو کھانے دے میں نے کہا نہیں جب تک میں ہوں میں میں نے کہا میں گھر کا ہی بنا کے دوں گی آج کہنے لگے کہ آج رہ ن تو آج جو ہے نا عید ہے ہم تو عید پہ سب کے یہاں پہ جائیں گے کھانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تو کل کہ رہے کہ کھانا مت بنانا ہمارے لیے لے کے جانے کے لیے میں نے کہا نہیں میں ھانا تو آ
نہیں میں ہ مے س نے تو آج چھٹی کی تھی م کا آفس تو کھلا تھا لیکن لیکنی یہ بسم اللہ کرنے کے نواز وغیرہ پڑنا ہے م کا ایک دن تو تھوڑا سا کر لیں اس چکر میں انہوں نے آج نہیں گ ا اور پھر تیوار بھی اچھا بھی لگتا ہے سب لوگ آئےیں آئے ہوئے ہیں اور آپ واپس نکل جاؤ
ہاں سب لوگ آئیں سب کی کھات داری کریں اچھا اچھا کھانا بنیں اچھے پکوان بنے ہو بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو دہی پکوڑی کھانے میں بہت مزہ آتا ہے کہ کتنی اچھی لگتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی کہ اس وقت کھانے کے لیے مل جاتی ہیں میں تو ویسے بھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو وہ دہ پکوڑیاں بناتے
مجھے بھی دہی بلے وغیرہ بہت پسند ہے میں بھی گھر میں بناتی ہ دی بلے تو میرے بیٹے کو اپنے گھر کے ہی پسند ہے باہر کے لی نہیں پسند
ہاں میرے بچوں کو بھی چھوولے بھٹورے دہی بلے میرے میرا بیٹا باہر چو ب
ہاں بہت آئلی ٹائپ رکھتی ہو نا ایک دم گریوی اس کتنی مس سالے والی ہو جاتی ہے نا پھر نقصان بھی ہو جاتے ہیں یہی ہے
کہ فاسٹ اتنا کھا نہیں پاتے ہیں اور ان کو اٹرٹ کرتا ہے اس کی خوشبو اور یہ چیزیں نا اٹریکٹ کرتی ہیں اگر گھر میں تھوڑا بدل بدل کے بدل بدل کے بنا دیا ج ہے نا تو وہ وہ کھا لیں گے اور اس کو اچھے سے سے مطلب ڈائجیسٹ بھی ہوگ بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا خون بنے گا شریر اس کا بڑھے گا ہم تو بچ گئی اللہ تعالی سے کہتے ہیں جن بچوں کو بنائے رکھیں ان کو اچھا صحت بخشے اللہ
ت پھے ہاں ہوں ہ
بڑے ان کا کھانے پہ جو ہے جو باہر کا کھانا ہے اسے کم سے کم کریں کیونکہ باہر کیسا گندا سندا
اور اس سمے تو گرمی کے ٹائم پہ نا کلین ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بائی گرمی ہے پ ینا سب کو آتا ہے ہائیجینک تو ملے گا ہی نہیں بار بھی کہندا ہے بائی ویس کوئی ک اپنا بھی صفائی س کر ل دیکھو اپنے گھر میں ہم دس بار ہینڈ واش کر لیتے ہیں نا وہی محنت کرتے ہاں ہ ہ وہی تو جو ا جو آپا ہے انہوں نے تو اپنے بچوں کو ایسی آدر ڈالی وہ باہر کا کھ تین یہ نہ ان کے ہسبینڈ کھاتے ہیں نہ ان کے بچے کھاتے ہیں
نہیں نہیں آپ ہی آپ نے
ہ لیکن ہمارے وہاں تو ہاں میں تو خود ایسی ہوں میںتوار کا پسند ج کنرول کر
چلو شام کو ملتی ہوں میں آپ سے جو جو آپ نے بنایا ہے آج ہم ہم بھی آج سے
ہاں بالکل آئیے آئیے بالکل آئیے ہ ہ خد حافظ ج